السلام ٹھیک ہو اھےسے ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ سب ٹھیک ہو
شکر اللہ کااں آپ بتاؤ بس ٹھیک
ہاں اس کو ہوا اب اس نمبر سے میں کروں گی پانچ اسی نمبر سے میں کروں گی اسی سے پانچ نمبر ٹھیک ہے پھر کرنا وہاں سے پانچ پھر ہو جائے گا آپ کرنا اس نمبر پہ عمیر کے نمبر سے
دیکھو آپ نے ابھی کیا نا مجھے ایک میں ای بھی ہوں کہ مجھے ہو جائے گا کہ نہیں
ہاں اس کو ہو جائے گا اس نمبر پہ نائن سکس ٹو ٹ اس کو کرنا ہاں دیکھ
میں اوکے اوکے میں د اور
کہ
ہاں ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو میںمی ٹھیک
ہاں کیا کر رہی
ایسے ہی بیٹھی تھی پھر ہاں پکایا
پکایا میں کہاں پکاتی ہوں مجھے تو ابھی آتا ہی نہیں ہے
مجھے مجھے پاتہ ہے اب سیکھو سیکھنا تو پڑے گا
ہاں وہ بات ہے نا مجھے سیکھنا ہے کبھی کبھی پکاتی ہوں لیکن روز نہیں
اچھا ٹھیک ہاں کبھی کبھی ٹرائی کرو تو ہو جائے گا
ہاں
میں نے نہیں پکایا ممی نے پکایا
سکول چھٹی ہے سکول کب جانا ہے آپ
ہاں اب جانا تھا تھرسڈے کو اور چھٹی ہو گئی منڈے تک منڈے تک چھٹی ہوئی آ منڈے کو جانا اکسٹینڈ ہوئی نا سمر وکیشن اور ابھی آئی میسیج ابھی آئی میسیج
مجھے لگا مجھے لگ پگرہائیں بلے ہوگی
سک ہاں یہ آپ کا ہی نمبر ہے یہ آپ کا ہی نمبر ہے اپنے نمبر سے نہیں کیا
کا نمبر ہے موا کا اس سے میں نے کیا تھا اس سے نہیں ہوا اس میں بھی ایرر آ رہا تھا وہ ہے نا پانا
ہاں کوئی بات نہیں اگر ہاں اس کو ہوا نا بہت ہے میری آئمن دیدی کی وہ جٹھانی وہ بول رہی تھی کہ مہندی دیدی اس نے بھی ابھی کیا لاگ ان اس نے مجھے فون کیا بولا ہسبینڈ کے نمبر سے اس نے بولا کہ اس کو بھی بہت ٹائم ہوا تھا تو آمدید نے بولا اس کو نہیں ہو ہو جائے گا اب اس کو لکھ کے ہیں وہاں نو ٹاسکس اویلیبل آ رہا ہے اس کو اس کو بھی نہیں ہو
ہ نا س انڈر سٹول نو اسکز ایویلیبل ہاں
اس کو ہوا نا بہت ٹائم جب ہمیں آیا نا پہلے آپ کو مجھے تب ہوا بہت ٹائم پھر میں نے کیا لیکن ٹوونٹی سیون پہ پھر وارننگ آئی اچھا پن کو پن کی تیار
ابھی نہیں مجھے کھانا دوسرے کا رٹ کیا اب مجھے کسی کا بھی نہیں ہے نا اب میں اپنی کو کام کرو گی اپنے فرن پہ مجھے
نہیں اپن کو کرو
نہیں کار ہوگی نا اب مجھے جانا ہے اسلام آباد
کب جانا ہے
جن میں جؤ گی میں
دو تین مجھے بولنا مجھے ایک فرن کو دا وہ کتنے لیتے
اوکے میڈم نہیں ڈیڑھ سو شاید آج مجھے پت نہیں ہے ہے نا جو ترال والی تھی نا وہ بھی سو ہی لیتی تھی اب وہ ایک سو بیس لے رہی ہے مجھے اس کا پتا نہیں ہے نا اسلام آباد
نے اچھا ٹھیک نے ہاں میں نے اس کو ڈالا لیکن مجھے وہ پسند ہی نہیں آیا میں نے اس کو کیابھی ایک میں اب اٹھاؤں گ وہ آپ دیکھنا وہ اچھا ہے تو نہیں ڈالوں گی اگر وہ اچھا ہوگا تو میں نہیں ڈالوں گی اگر اچھا نہیں ہوگا تو
آپ کو کس کا پرن ہے آپ کو کس کا
وہ لیکن میں کر میں نہیں کر رہی ہوں یہی ایک کا زرو زیرو کا وہ تسلیمہ کی ریلیٹو سے لیکن میں نے نہیں کیا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا میت نا سری نگر پندرہ دن وہاں کون ہے شور آ رہا ہے پیچھے سے شور آ رہا ہے پیچھے سے
لیکن میں تو
ہاں بس آپ کہاں
بی میں گھر پہ ہی ہوں اوپر بیٹھی ہوں
کلیئر آ رہی ہے آواز آپ کی
نہیں
صاف آ رہی ہے آ رہی ہیں صاف
چلو ٹھیک ہے ج لگت
ہاں فائیو منٹس فائیو منٹس دس منٹس دس منٹس دس سیکنڈس پر کاٹنا ہوتا ہے میں یہی سے کاٹوں گی آپ کرنا پھر اس نمبر پہ نائن سکس ٹو ٹو ہے اس کا نمبر نائن سکس ٹو
خود ہی نہیں کہتے ہم کو ہی کاٹنا پڑتا ہے ذرا سنو مجھے یہ کاٹنا ہے کہ آپ کو کاٹنا ہے
مجھے کاٹن ہے م میں نےنی ک نا تو دیکھو مجھے کاٹنا ہے پہلے
ٹھیک
میں نے کیا نا آپ کو مجھے کاٹنا ہے پھر آپ وہاں سے کرنا آپ کاٹنا پھر
اوکے اوکے کوئی بات نہیں ہاں ہاں
دیکھو میں کہہ رہی تھی
یہ اسی کا جو ہی کاٹنا ہے
ہاں دس منٹ اور دس سیکنڈس پر میں تھی نا باغ میں تب اور میں اسکول جاتی تھی مجھے پرن کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اب میں نہیں کر سکتی ہوں اب
اور مجھے ہوا نا بہت ٹائم ہاں لوڈ کا چھوڑو دیکھو میں نے بہت ہاں بہت ٹائم ہوا نا چھوڑنے کو مجھے اب من ہی نہیں لگتا ہے
یہ ہوتا ہے جب کوئی کام بہت ٹائم سے نہیں کر ہیں نا اسے من ہی ج من ہی الٹ جاتا ہے یہ ٹھیک ہے
یہ ہوتا ہے
اٹھ
اور سنا اپنی سب لایا
کچ لایا سوٹ وغیرہ
ب نہیں اس ا اگست میں ہم کر گیے نا ساات نام اد کی ڈیٹ کرے گی وہی پکا پھر دیکھے گی کیا لانا ہے میں نے لایا ہے تھوڑا تھوڑا پر سب نے لایا ہے
ہاں وہ اس کو تو بہت چیزیں لانی پڑتی ہیں اس میں ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ مہنگائی
ہے نا کچھ میں سے کچھ آتا ہی نہیں ہے
آ بہت مہنگائی ہے رکیہ کہاں ہے
ہاں ہم کو کرنا پڑتا ہے نا لوگکس میں آئے ہیں نا اب اپیٹ ہم کو کرنا پڑتا دیکھو س نوا کے وائی سی آیا ہے نا لوکاس کو اپ ڈیٹ یا ہے وہ گئی ہے ان کو ممبرس کو لو ا کی ویسی کرنے وہ آج بڑ
اچھا ٹھیک یہی اچھا ٹھیک اسی کا کام ہیلپ سیلپ
ہاں امیر کا ہاں ہاں ہاں
ہاں سیون منٹس ففٹی سیون ففٹی ٹو ہوا میں کافی پھر دس منٹ کے بیھ دس اس پہ ہو جائیں گے آپ کو اب
نہیں کوئی
میرے نمبر کو کیوں آیا ہے مجھے سمجھے ہاں کوئی بات نہیں
مجھے لگتا ہے
چائے پی
آپ نے کی مت آ رہا ہے ہاں
نہیں آئمن دیدی نے بولا وہاں سے آ رہا ہے پھر ہاں ایمن دیدی نے بولا وہاں سے آ رہے ہیں پھر ٹاسک اگر آپ کمپلیٹ بھی کرو تب بھی آتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کیا ہوا
مجھے نہیں اس میں آتا ہے نا آپ دیک تی ہوں ابھی میں شام کو کو کروں گی نا ابھی کال پھر میں دیکھتی ہوں کیا آپ مجھے میں کروں گی نا ابھی کہ اس کاو کیا آ رہا ہے
ہاں اوکے آپ مجھے بولو کہ شام کانے کتنے کی ہے اس کو بولنا شام کو بولنا اکرا نے بولا مجھے بھی
میں بولتی ہوں اس کو کو کوئی بات نہیں ذرا مجھے یہ بولو فیس بک کرتا ہے کام
نہیں وہ کہاں وہ ہے نا میرا نمبر وہ ہے نا م نمبر ہے نا لاگ ان ا اس کا میرین فون پر میں ہی کرتی ہوں اب اس کے نمبر سے ہاں ہاں ہاں اس نے بولا میں نہیں
اچھا نمبر وہ بند ہی ہوا ہے اس پہ اور کوئٹ ک آیا اچھا جو فیصل کا نمبر ہے اس پہ آیا ہے اگلا صل دیکھو فیصل کا ہو گیا نا نمبر اس پہ آپ نے کیے
جو میرا پہلا تھا نا نمبر جو میرا پہلا تھا نا نمبر اپنا اس پہ ٹوینٹی سیون ہوا تھا تو وارننگ آئی پھر پھر جب میں پرسوں گئی تھی نا سری نگر پھر آئمند دی نے وہی بولا بولا کہ کہ لاگ آپ کرو لاگ ان اس م میں فیصل کاان نبر تو اس پہ آ جائیں گے اسکس فیصل نے بولا میں نہیں کروں گا تو مجھے آئی فون ہے اس میں نہیں آئے گئے ایپ آپ کرو ڈاؤ یہ لاگ ان تو میں نے کیا اس کا نمبر لاگے فیصل کا نمبر ہے
چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دس منٹ ہو گئے شاید
میں کاٹوں گی ہاں میں کاٹوں وہیں سے کرنا